ہلو
وعلیکم السلام
السلام علیکم اقبال جی اپ سب بتائیے
بس جی سب جی اور سب اللہ کی خیر ہے اپنا بتائیے
ہاں
ہمم بس
کیا کر رہے ہیں آپ
نماز پڑھ کے کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ کے وہ ترنت اٹھے ہیں بولیے
ہم بھی تو نمازے پڑھتے اٹھے ہیں جی
ابھی تو نمازیں پڑھ کے اٹھے ہیں ہممم
کھانا پینا اچ کیا ہاں نماز پڑھ لی ہے
کھانا پینا نماز پڑھ کھانا پینا تو ابھی نہیں کھائے ہیں
آپ کا تو می سے آ
آپ کا تو میز سے جی بس اللہ کی دین ہے کہ میں سے آتا ہے ان بنانا پڑتا ہے
اللہ کا دین تو ہے ہی ہے
تو ہے ہی ہے
لیکن اس میں ہم امی اور بابو کا بھی دین ہے
دین ہ تو اللہ کا ہی دین ہے نا کہ امی ابو ہیں
اور بتائیے گئے تھے بہن گھر ہرہر گنج ج ہ
دن بھر
کچھ کام سے گئے تھے کہ
ہاں
ہاں ان کا گھر کا ڈھلائی تھا ہرر گنج میں ہوٹل بنا رہے ہیں ہوٹل لائن ہوٹل
ہاں ریسٹورینٹ
اسڈینٹ
مشید سونی کیے کہ آئیے
تو ادھر کا نیم ہے نا ہاں
کہ بولے کہ آئیے نماز وماز یہیں پڑھ لیجیے گا کھانا پینا بھی کھا لیجیے گا
ہ وہ تو ہے ہے لیکن گئے
ہم لوگ کا جب بھی ڈلائی ہوتا ہے تو بکرا وکرا کرتا آتا ہ آدمی سب یار دوست کا ہے مس سب کا جیتنا رہتا ہے نا سب آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آئییا کلے آئیے ہاں بولا لئے
گئے تو وہ دو تین گھنٹہ رکے ہو
فلائی ولائی ہو رہا تھا پھر لنچ کا ٹائم ہوا وہی سب
وہی سب لیبر وبر کھانا
اس کے بعد وہاں
اس کے بعد وہ کھانا وانا چلا جاتے ہیں لے
وہی وہاں سے نکل تو وہیں پانچ بجے رہ
دو گھنٹہ
گھنٹنے میں لگا ہر ہر گان
ہسب کے فٹر بول سو کلو میٹر دور
تو دو ڈھائی گھنٹہ لگ جاتا ہے آنے میں
ہاں
لیجے ریشن کا بات بات ہاں جانا پڑتا ہے ہوں
گئے وہیں سے کھانا پینا کھا کے آئے
بتارا مر ایک
بیستے بھی آئے تو ہم سوچ کے لگاتے ہیں اقبال جی بھیھر فون کا کر
کاٹر
آؤ پانی
پانی وانیھر آج تو نہیں گرا ہے
ہاں
اجو نہیں رہاا
ہاں پانی پ گھر بھی نہیں گر رہا ہے
اللہ مہربان نہیں ہے آج کل
آر تو جانتے ہیں
ادے جانتے ہیںرھی گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں نکل گاؤں میں نکلا گ اجگر بہت بڑا اجگگر ہوں
اتنا ہی میرا سدھارے تھ ہے نا
ہوں
لیکن فون کیا باغیچا دیکھ رہے ہیں
ہاں
ارو وہاں نہیں ہے ندی آم کے بغ آم کے بغچ
تو بیچ ن اا دیکھ
وہیں پر تھا میں نے قریب دس کلو کے لمسم میں تھا
ہوں ہ
چتے بر بات تھا
ہوں
ہم بول رہے ہیں کہ مت ماریے مت ماریے اکثر گاؤں ا گاؤں کا آدمی یہ سر آگل پاگل جس کا ک تو میں تھا وہی سلمار کنوا دیا
ہ ہوں اتنا بڑا
ہاں بہت بڑا تھا جان جائیے کہ منہا کوچے نا ارے ہاں ڈنٹا سے ہمارے مغل نہیں تھا پر موہ پچا گیا اس کا نا ت وہ سالا دوڑ رہا تھا وہ
ہی
گاؤں کے اتنا پاپی آدمی ہے چلاک مرلا کے بعد ا پ چڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ بچہ کیا تو نہیں نہیں ہے اس کا پیٹ میں
اچھا منی ونی والا یہ سب کہانی کہتی ہوگیا نا منی کی ری
آج تک تو نہیں دیکھے ہیں جی سبتا ہے رہتا ہوگا ناگین کے پاس
ہاں اچ
لیکن مان لجے جو چیز نہیں دیکھے وہ کیسے میں وشوا کرتے ہیں
تومان بتائیے
وہیں گئے تھ بغیچہ میں دھے کے مارک مگا بہت آدمی کھیل تو بہت سب معنی کر رہا ہے چ آدمی مارک م ہووا دیا بتائیے
جنا توسیب نہیں ہو رہا سمت ن سیر نہیں ہوگ
ہوں
اھ
یاجل جی بھی گئے تھے ہم لوگ بولے قیمت تمہاری ہے پ مارک موائیے دیا دیکھیے گا بعد میں اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا
ا
بعد میں اس کو بہت نقصان ہوگا جو مارک موا دیا
دس دن دس مج جو مرے گا مے گا کتنا سڑے گا تو
ہوں نیاجول جی تو بول رہے تھے کہ سب مارک منہ آیا ہے نا ایک گھنٹہ بع لان کس کو گڑ دے رہے ہیں م کو پونو ملے گا تو ان لوگ پورا چھٹ پٹا جائے گا ہمے کر دو مارک م
سی بات
تب آئے گھر ہے پھر وہی سلا دیکھے تو بڑا ڈر نا ٹپ تھا سا جی بہت بڑا
نہیں آ رہ
تب نتر ہاٹ گھومنے چلنا ہے
کہ
یہی دھان ان روپ کے سب جانے کے لیے کج رہا ہے
سر س روکے نا ایک دو پیسہ آنے دیجیے نا یہپ
اچھا ٹھیک ہے ہے وہ توح ہے ہم جیسے کہ دھان روپ لیتا نا آفی کا آفی کا ابو کا سو رہا سوچ رہے تھے نا کہ ابو جو گاڑیاں چلاتے ہیں آپ کا نا
ہاں ہاں ہاں
کبتا رہا تھا نزل جی مربوب خان منجر حسین کی انیں کو بلائیں گے اور انہیں کے ساتھ گھومنے جائیں گے چلے ت ت کو کال پریشان کیجیے گا چھٹی لینا پڑے گا
ب ب سے
ہاں ہیلو ہاں بولیے
کن کو بلانے کے لیے
آپ کاابو کا بلانے کے لیے سب پلان تھا آ ابو کا
ا دیں کے ساتھ جانے کے لیے
ہوں تو بلائیں گے تو گاڑیاں چلاتے ہیں وہی گاڑیاں لے کے چلیں گے
ہاں بہت بار گ
ہ اب کا ابو تو کئی بار ہم ہم کو بولے ہیں کہ آئیے نا لااتہار
ہاں رے
سدام جی ٹائم ملتا ہے تو گھوم اوم کے آتے ٹائم نہیں مل پاتا ہے کبھی یہاں تو کبھی وہاں پروگرام بن رہا ہے دھان روپ کے سب کوئی چل چلے سات گھوم کےھر بس جاتے وہاں کا تو ہوٹل بہت اچھا اچھا ہے یہ
ہاں سنے تو کٹ پ
ہوں مرگوپ جی بول رہا تھا نا
کھانا سستا ملتا ہے اور بہت م اچھا کھانا ملتا ہے گھر ج سا کھانا ملتا ہے
آپ بات جا ا کر ر بھی
وہاں پہ نااک پتی ملتا ہے ٹھیک ہے
ال
اپنے سے توڑ کے لا سکتے ہیں گاڑی میں
جائے گا ہ ہ چوراتی بی بیھا ہی ہوتا ہے گا
بڑ ایک بڑا چڑ کتن کم گاڑی میں پینک کر لیجے اب لے لے آ جائیے اب یہ تو صبح میں جو سورج اگتا ہے نا
ہوں
اور کام میں جو ڈوبتا ہے
و لٹ گولڈ فلگ اورج کوڈ ڈک
کہ دو دو دو چور سے دیکھنا پڑتا ہے
ہاں بولو ایکٹ ایک تو ایک تونا
اور
ایک دو سو چلتا ہے بڑھیا آواز کے س ہلو
ارے پہلے ادھر بات کر لیجے جی تب ادھر بات کیجیے گا
ب ا کہان نہیںتا ن
اچھا دکان کا ہاں آپ لوگ کو بھی بہت بڑا پریشانی ہے آتے ہیں دکان جاتے ہیں آتے ہیں
ا آ سپ کر کڑپ آا
کھانا پینا ابھی تک آیا نہیں ہے
رتے بیچ رہے کہ آپ سامان ایکک کتنا دیا دو تین گھنٹہ چھوٹے دو تین گھنٹہولیے
اکوال جی
دو تین گھنٹہ ہ کت بھی ہ ہاں بولیے بولیے سمج ب ک بول رہے ہیں بولیے
اچھا تو وہی بول رہے ہیں نا
ہوں
کیا آپ قابو جائیں گے تو آپ چلیے گا جانے میں کوئی دکت ہے
نہ نہ ہم نہیں جائیں گے جائیے بہت دکت ہے
اچھا اچھا نا ارے آپ کو بسا بھی جائیں گے کہ بیٹا پڑھنے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں تم ادھر سے ادھر گھوم رہے نا
ہاں بہت کسٹ ہے
س تو ہم آپ